جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر آپ بتائے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالاں سب ٹھیک
ٹھیک ہے آپ بتائیے
جی
ہاں بتائیے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں چائے پی
نہ میں بھی دھود دے رہا ہوں
کیوں
مما نے لایا بھی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
جی ہاں آپ نے چائے پی
ہاں میں نے چائے پی ہے میں ورنہ چائے نہیں پیتی ہوں صبح میں سیدھے دن تک کھانا کھاتی ہوں لگ بھگ دو بجے تب تک میں کچھ نہیں کھاتی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی
اچھا آج ہم کس آج ہم کی سوچ میں دب ہوئی لگ رہی ہو ڈوبی ہوئی لگ رہی ہو
کے باغیچے میں بیٹھی تھی اور آسمان میں اڑتے ہوئے پرندو کو دیکھ رہی تھی انہیں دیکھ کر دل میں بہت سے خیال آتا ہے
پرندے واقعی اللہ کی قدرت کا خوبصورت نامنا ہے اس کی آزاد پرواہ دیکھ کر ہر انسان متاثر ہو گاتا ہے
بالکل جب میں چھوٹی تھی تو مجھے کبوتر اور چڑیاں بہت پسند تھی میں روز انہیں دانا ڈالتی تھی اور ان کی چہچاہٹ سنتی تھی
مجھے بھی بچپن سے پرندوں میں دلچسپی رہی ہے ہر پرندہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کسی کی آواز خوبصورت ہے تو کسی کے رنگین ہوتے ہے اور کوئی اپنی تیز پرواہ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے
تم ٹھیک کہتے ہو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر دنیا میں پرندے نہ ہوتے تو ہمارا ماحول کتنا سونا سونا لگتا
بالکل صبح کا منظر سوچو اگر اگر کسی کی چہچہ نہ ہو تو صبح کی تازگی اور بھی خوبصورت ادھوری لگتی ہے
بالکل جب صبح چڑیوں کی چاہ چاہ نہ ہوتی ہے تو صبح کی تازگی ہی نہیں لگے گی پرندے صرف خوبصورتی ہی نہیں بڑھاتے بلکہ فطرت کے نظام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں
جی ہاں بہت سے پرندے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جس نے نئے درخت اگتے ہیں کچھ پرندے زراعت کو نقصان پہنچ پہنچے والے کیتوں کو بھی ختم کرتے ہیں
جی کس کو
ہلو
کس کا
جی کھیتوں کھیت کھیت کھی تووں
یہ تو میں نے سنا تھا کیڑو
اچھا میں نے ک تو سنا تھا
اچھا اچھا یہ بہت اہم کام لوگ جانتے ہیں لوگ اکثر صرف ان کی خوبصورتی دیکھیں مگر ان کے اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں
کو دیکھو وہ لوگ اسے بڑا سمجھ ہیں لیکن وہ جی
کیا سمجھتے ہیں لوگ
کئی لوگ اسے برا سمجھتے ہیں لیکن وہ چوہوں کی تعداد کو کنٹرول کر
جیسے آپ ریڈنگ کر رہے ہو
جی ہاں جو فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے
بالکل اسی طرف بعازور شاہین بھی فطری توازن کو قائم رکھ
ہ تمہارا پسندیدہ پرندہ کون سا ہے
مجھے توط بہت پسند ہے اس کے رنگین پر اورڑ انسان کی آواز کی نقل کرنے کی صلاحیت مجھے بہت متاثر کرتی ہیں تمہارا پسندیدہ پرندہ کون نا
ہ شاہین پسند ہے علامہ اقبال نے بھی صاہین کو ہمت بلند پروازی اور داری کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے
ہاں اقبال کی شاہین واقعی جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ بلند مقاصد رکھو اور محنت سے کام لو
جب شاہین بلندی میں اترتا ہے تو وہ دوسرے پرندوں کی طرف چھوٹی سوچ میں نہیں اول جاتا اسی لیے اسے عزم و روشنی کے
مجھے مور بھی مور بھی بہت پسند ہے جب وہ اپنے پر پھیلاتا ہے تو لگتا ہے جیسے فطرت نے رنگوں کے میلے سچا دیے ہو
مور واقعی خوبصورت ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی ایک علاقوں میں مور پائے جاتے ہیں لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آتے ہیں
کیا تم نے کبھی کسی پرندے کو قریب سے ابزرو کیا ہے
ہاں ایک مرتبہ میری چاچا کے گھر میں کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا تھا میں روز انہیں دیکھتا تھا مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ کس طرح اپنے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں
گھونسلہ بنانا بھی ایک عجیب ہنر ہے چھوٹی سی چڑیا جی
آپ نے بتایا گھونسلا
گوسلہ
گھوسلہ
گھونسلہ بنانا بھی ایک عجیب ہنر ہے چھوٹی سی چڑیا ٹیم کے جمع کرتی ہے اور پھر ان سے مضبوط گھونسلہ تیار کر لیتے ہیں
بالکل انسان کے ٹولز اور مشینز استعمال کرتے ہیں جبکہ پرندے اپنی فطری صلاحیت سے یہ سبچھ کر لیتے ہیں
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فطرت اللہ کی قدرت کا سب سے
ہ تم نے ہجرت کرنے والے پرند کے بارے میں سنایں
جی
تم نے ہجرت کرنے والے پرندوں کے بارے میں سنا
ہاں ہر سال بہت سے پرندے سردی اور گرمی کے موسم کے مطابق ہزاروں کلو میٹر
اچھا ٹھیک وہاں کون آیا
ا
ہلو وہاں کون آ ہلو
جی بتاؤ بتاؤ
جی وہاں کون آیا
کوئی بھی نہیں بتائی بہن ت ہی وہ نکلی
اچھا ٹھیک جی ہاں کئی علاقے میں برڈس دنیا کے مختلف حصوں میں سے سفر کرتے ہوئے علاقوں میں پہنچ ہیں ان کی رہنما کا نظام بھی حیرت انگیز ہے
جی آپ کچھ اور بتا رہے ہو میں نے بتایا ہر سال بہت سے پرندے سردی اور گرمی کے موسم کے مطابق ہزاروں کلو میٹر ٹ کا سفر
ان کی رہنمائی کا نظام بھی حیرت انگیز ہے
میں نے نہیں سنا پہلے سے بتاؤ
جی میں پہے سے نہیں مجھے کہاںب یاد ہے میں نے کیا بتا
میں نے بتایا ہر سال بہت سے پرندے سردی اور گرمی کے
اا میں نے بتایا نا ایک بار
میں نے سنا نہیں پلیز اور بتائے
کیا بتایا تھا آپ کہاں مجھے یاد رہے گا
آپ کو مجھے لگتا ہے یاد نہیں ہے نام میں نے ایک ڈاکومینٹری دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ پرندے ستاروں اور سورج کی مدد سے اپنی سمیٹ کے تعوں کرتے ہیں
یہ واقعی اللہ کی قدرت ہے اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود وہ اکثر اپنی منزل تک پہنچے جاتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ پرندے انسان کو بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں
کی سا
جیسے محنت تنظیم اور آزادی کی قدر چھوٹی سی چڑیا روزدانہ تلاش کرتی ہے محنت کرتی اور کبھی مایوس نہیں ہوتی
بات کوب اسی طرح پرندوں کی زندگی سے صبر اور مسلسل کوشش کا درس بھی ملتا ہے
مجھے ان کی اتحاد پسندید بھی پسند ہے کئی پرندے جھنڈ کی صورت میں اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیتے
دیکھا جائے تو فطرت کا ہر پہلو علم اور ہمت سے بھرپور ہے
جی میں بتا رہی ہوں وہجھ
جی میں نے جی میں نے بھی بتا دیکھا جائے تو اگر آپ نے سنا ہوگا
نہیں تو یہ تو غلط بول رہے ہو
ٹھیک بتا رہا ہوں میں نے کہاں غلط بتایا
ہاں ہس اور دوسری میچورٹی برڈس بھی شیپ میں اٹھتے ہیں سائ کے مطابق اس طرح اٹھنے سے ان کی انرجی کم خرچ ہوتی ہے
ٹھیک بالکل
تفصیل میں بتانا ہوتا ہے بیچ بیچ میں نہیں جمپ کرنی ہوتی ہے
لئے علم حاصل کرنے والے لوگ فطرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں
آج کل پرندوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
سب سے بڑی مشکل درختوں کی کٹائی ہے جب جنگل ختم ہوتے ہیں تو پرندوں کے گھونسلے اور رہنے کی جگہ بھی کم ختم ہو جاتی
یہ واقعی افسوسناک بات ہے لوگ ترقی کے نام پر فطرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں
اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی بھی پرندوں کے لئے نقصان دہ پلاسٹک اور کیمیکل ویسٹ ان کی زندگی کو متاثر کرتا
میں نے سنا ہے کہ کئی پرندے پلاسٹک کے ٹکڑے کھا لیےتے ہیں جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں
جی ہاں اسی لیے انوائرمنٹ کی حفاظت بہت ضروری ہے
ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں
ہم درخت لگا سکتے ہیں پرندوں کے لئے پانی اور دانہ رکھ سکتے ہیں اور لوگوں میں شور پیدا کرسکتے ہیں
میں ہرگررمیوں میں چھت پر پانی کا برتن رکھتی ہوں کئی چڑیا اور کبوتر وہاں پانی پینے آتے
ہاں یہ بہت اچھا کام ہے چھوٹی چھوٹی نیک کی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے
مجھے یاد ہےا اک مرتبہ اک زخمی چڑیا ہمارے گھر کے قریب گر گئی تھی ہم نے اس کو کی دیکھ بھال کر کے اور کچھ دن بعد وہ پھر اٹ گئی پھر ہم نے اس کو گھر سے چ
واہ یہ بات انسانی اور رحم دلی وورائی رویہ ہے جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنا ہماری ذمہ داری
بالکل ہماری تعلیم اور مذہب دونوں ہمیں مخلوق پر رحم کرنے کا درج دیتی ہے
تم نے کبھی برڈ سینچری دیکھیے
جی
تم نے کبھی برڈز دیکھے
ہاں ہاں میں نے برس دیکھی ہے آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی مجھے امید ہے کہ ہم سب پرندوں سے محبت کریں گے اور ان کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر کریں گے
اللہ حافظ
ایس